ڈ تو
السلام علیکم بھائی
وعلیکم السلام کیا حال ہے
اور بڑھیا اپنا ہوتا ہ میرا بیٹا ٹھیک ہے اپنا بتاؤ
ٹھیک ہے ہم آ ج پ کیا کر رہے گ گھر کے پریوار سے اچا گھر کے پریوار سب کے چ سب
سب میں فوج ہیں اللہ کی دعا ہے سب میں ر
اچھا اچھا اور بتائیے
اور سب ٹھیک ہے
خالی ابھی کھانا ہو گیا اب یہ نہیں کھایا
نئے نئے کھانا ہو گئے
اچھا
کچھ اور کچھ بتائیے موسم کے بارے میں بات کریں
اچھا موسم جو ہے موسم بہت بڑھیا
کالی کش اس کو کہتے ہیں مطلب جو دن پرتیدن گ گھنٹے در گھنٹے بدلتی رہتی ہے مطلب اس اس وقت کوئی دوسرا مطلب گھام نکلا ہوا ہے تو اگلے گھنٹے ہو سکتا ہے بارش ہو جائے ہو سکتا ہے بادل چھا جائے کچھ بھی ہو سکتا ہے ٹھنڈی بھی کرتے ہیں ہاں یہ تو مطلب انسانی زندگی اور قدرت کا جو چولی اور دمن کا ساتھ ہوتا ہے جیسے انس شان کا مزاج بدلتا ہے ٹھیک اسی طرح ہماری زمین کا جو ہے مزاج بھی بدلتا رہتا ہے
ہاں ہاں صحیح بول رہے سر
جہان سے موسم کا بھارت اس کے آس کے موسم کئی خوبصورت روپ دیکھنے کو ملتے ہیں نوینتا اور رنگ بھر دیتا ہے
اس موسم بدلنا ضروری بھی ہے ہمارے یہاں موسم سع پر بدل رہتا ہے اس سے فرسٹ فلیں بھی اچھی ہوتی ہیں جیسے ہر ایک موسم میں ہر ایک فصل ہوتی ہے سبھی موسم میں سبھی فصل نہیں ہو سکتی جیسے بارش کے موسم میں بارش کے موسم میں دھان کی کھیتی جو خ روپائی کی جاتی ہے ہو ہے اسے پانی بھی اٹھیک ہو سکتا ہوتی ہے وہ کیول بارش کے موسم میں ہو سکتی ہے ہر موسم میں اسے نہیں اگایا جا سکتا اس اسی پرک ہاں اسی پرکار کی رائی کی جو کھیتی ہوتی ہے وہ ادھر نومبر ادھر دسمبر میں ہوتی ہے اسے بارش کی آوشکتا نہیں ہوتی ہے تو وہ بنا بارش بھی ہو جاتی ہے تو موسم بدلتا رہنا ایک پراکرتک کارن ہے لیکن یہ بہت اچھا ہے بارش ہونا بھی بہت ضروری ہے اسی لیے سب دن بنا رہتا ہے اب دیکھیں گے راستھان میں کم بارش ہوتی ہیں ب آ تو ریگستان بن چکا ہے وہ یہاں میگھالیہ چیر پندی میں یہاں لگاتار بارش ہوتی رہتی ہے وہاں پر وہاں پر فصل کچھ نہیں ا پا رہا ہے ہر دم بارش ہوتی رہتی ہے اور بہار میں آپ سنے ہوں گ بہار میں زیادہ تر بارش ہوا کرتی ہے لگاتار کہیں کچھ جگہوں پر باڑھ آ جاتی ہے تو وہاں پر تھوڑا فصل نہیں اگ پاتی تھوڑا دقت ہوتا ہے اچ ہ تو یہی سب پریشانی ہے لیکن یہ موسم جو ہے بہت اچھا ہے بدلتا رہتا ہے اس کے کارن سب ا یہ سنتلن بنائے رکھتا ہے پریاورن کا ضروری بھی ہے موسم بدلنا ٹھن گرمی ورسہ مش ہو یا کسی بھی جوی کو جینے کے لیے سب کی آوشکتا ہوتی ہے اھ
وہی تو موسم مطلب انسانی زندگی پر گہرا اثر پڑتا ہے موسم سے ج اور ہمارا رہن سہن پوری طرح موسم کے مزاج پر نربھر کرتا ہے کھیتی باڑی کرشی
ہاں بالکل سب
ایک بہت
اچا
یہاں پر نہ ہو تو سوکھا پڑ جاتا ہے اگر زیادہ ہو جا جاتا ہے وہی تو
تھ نقصان ہے اگر جو زیادہ ہوتا ہے جیسے گرمی میں ٹمپریچر جبدھک بڑھ جاتا ہے پھر دو دن پہلے اتنا ٹمپریچر تھا ایک سو بیالیس چوالیس ڈگری ہوتا جا رہا تھا بہت گرمی پڑ رہی تھی بھاری گرمی تھی انسان کو باہر نہیں نکلا جا رہا تھا اور وہی تھوڑا موسم تھوڑا چینج ہو گیا اور تھوڑا ٹمپریچر کم ہو گیا تو ہاں توب بزر کم ہو گیا منش کو جو ہے یا سب جی جنتو کو تھوڑا راحت مل گیا اچھے سے جیون یاپن کر رہے ہیں تو ایسا ایسا ہوتا رہتا ہے
بدل تی ہوئے موسم قدرت کا ایک کا انمول تحفہ ہوتا ہے ہر موسم کا اپنا ایک الگ رنگ اور الگ مزہ اور الگ ضرورت ہوتی ہے یدی دنیا میں کیول ایک ہی موسم ہمیشہ بنا رہے تو زندگی نراش ہو تھکاؤ ہو جائے گی اسی لیے موسم کا یہ چکر ہمارے جیون میں سنتلن اور اسو بنائے رکھتا ہے ہمیں قدرت کے اس نیم کا سمان کرنا چاہیے اور پریاورن کو صاف رکھ کر موسم کے اس خوبصورت چکر کو پڑھنے سے بچانا چاہیے
ہاں ہاں بالکل جیسے اپ جنگلوں میں دیکھے ہوں گے جنگلوں میں تو کوئی سینچائی کرنے جاتا نہیں ہے جنگلوں میں جو پیڑ پودے لگے ہوتے ہیں اسے تو کوئی سینچائی کرنے جاتا نہیں ہے پانی دینے اسے کوئی دیتا نہیں ہے لیکن وہ بھی دیکھو ہرے بھری رہ ہیں وہول یہ موسم کی وجہ سے وہ پراکرتک ان سے پانی دے رہا ہے سمئے سمے پر ان ضرورت کے حساب سے وہ پات رہتے ہیں ہرے بھرے رہتے ہیں فصل ہے وہ آدمی لوگ پانی دیتے ہیں سمے سمے پر دیتے رہتے ہیں تو یہ موسم چینج ہو اچھا رہتا ہے بدلتا رہتا ہے اور یہ سبھی لوگوں کے لیے فائدے مند بھی ہے
ہاں گرمی کا موسم ہوتا ہے یہ ہر سال کا سب سے گرم سمے ہوتا ہے سورج تیز تپس اور گرم ہے ہ لو جسے کہتے ہیں اس موسم میں پہچان ہے کہ
ہاں ہاں س
چکر ملتا ہے
ہاں ہاں
میں لوگ پدارتھ ہو رہے اس سی لیے پھل جیسے آم آم جو ہوتا ہے وہ پھلوں کا راجا بھی ہوتا ہے کھانا پسند کرتے ہیں لوگ آم کو
پرسنس کرو
تڑپ کے بعد ج جب آسمان میں کالے بادل چھاتے ہیں تو وہ منجر بےحد سہانا ہوتا ہے شھ
ہاں
برسات کا موسم زمین کی پیاس بجھاتا ہے اور چاروں طرف ہریالی
ہاں
دیتا ہے اردو میں
ہاں
یا باران بھی کہتے ہیں شاعر اس موسم میں محبوب اور ساون کی گھاٹیوں پر خوبصورت غزلے لکھ ہیں سردی کا موسم تم بھی اسی پرکار کچھ ہوتا ہے جب موسم کا مزاج سرد ہو جاتا تو لوگ گرم کپڑوں کا اور علاوہ سہارا لیتے۔
ہاں علاؤ کا سہارا لیتے ہیں لوگ ٹھنڈ میں۔
اردو میں ٹھنڈ۔ کو جاڑا اور سرما۔ بھی کہا جاتا ہے۔ اس موسم میں صبح۔ کا کوہرا جو ہوتا ہے وہ گنگنی دھوپ کا آنند ہر کسی کو تر و تازہ کر دیتا ہے۔
ہاں ہاں صحیح بولے ہے۔
چندر چندر دنوں یا کچھ لمحوں کچھ مہینوں کے لئے ایک رتو اور آتا ہے بسنت رتو۔
ہاں ہاں۔
یہ جو سبھی موسم۔ موں کا بادشاہ مانا جاتا ہے۔
ہاں۔ بسنتیری تھانا۔
خوشحالی۔ نئی امید اور رنگوں۔ کا پرتییک اس۔ تو اور۔ ان ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ پیڑ پودوں پر نئے پتے۔ اور رنگ برنگے پھول کھلتے ہیں۔
ہمم ہمم۔
یہ کائی ہے ہے نا۔
ہاں صحیح بول رہے ہیں۔
یہی سب وجہ ہے جو موسم کا انسانی جیون میں گہرا پرباؤ پڑتا ہے۔ ہمارے رہن سہن میں کچھ بھی پوری۔ طرح موسم کے مزاج پر نربھر ہوتا ہے یہی۔ وجا ہے۔ آج موسم بہت۔ یعنی بہت سہاؤنا ہے کچھ مطلب محاورے ہیں سے جڑے موسم سے موسم کی طرح بدلنا ایک گانا بھی ہے موسم کی طرح تم تو بدل تو نہ۔ جاؤ گے۔
ہاں ہاں۔
محان۔ رہ ہے کسی کے بدلتے ہوئے ویوہار کو درشانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔
ہاں۔ ا ٹھیک ہے اور سب اچھا ہے۔
بڑھیا۔
ٹھیک ہے پھر تو۔